میں پڑھائی کرتی ہوں آ اوکے ا کیا ب جج ہاں ہاں ہاں ہ بھینا اوکے ہاں اوکے کچھ نہیں بس بڑیا وہ سی ہاں ہاں ہاں ہاں آتا ہے کبھی کبھی
آتا ہے جب وہ یہاں پہ آتا ہے نا وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے لیے کیا لاتا ہے
بریانی لاتا ہے موموز لاتا ہے اور بسکٹس اور چاکلیٹس ہاں ہاں ہشا ب یہاں پہ آتا ہاں
اچھا اب لوگوں کو پ ہی مزہ ہے اور سنا
بس بڑھیا آپ ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں میں خوش ہوں اور سنا
گھر والے ٹھیک ہیں مما پاپا ٹھیک ہیں مما پاپا کی چے میںے ہے نا اس کو آاز ایک مہنے کا آھر پہ ہاں ے کو پریش اور سنا بس دریا
اچھا
س ہاں پچ اوکے سناؤ م گ سناؤچا ہاں ہاں ب ہاں سھ ساڑ چار اپو ہونا چاہے کیا ہونا چاہیے ور جب آ کو کرا ہاں اگر آپ گ اسے لیکن ہم س بڑکااہ ہ ہمنا شاڑی ارے ایے بھی نہیں ف ہاں ا کے ساتھ گھر میںے لا
اس کے بابا با گئے تھے رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی قی س وہ چھوٹا تھا آ رہ کیا کہے ا د رہی وہ انکل پاس گ بول کا مکان سامنے تھا اس گم گم وہ ہے وہ بہت اور سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے ہاں
یہ بہت بڑھیا آگلم نے کہا انکل بابا گیا ہے
ہاں ہاں اور اس کے بات بولا گئی ہے سبج میں یہی آ رہا ہے کہ کیا کرو گم نہیں کرتا گباؤ نہیں سب چیک ہو جناائے گا اس نے اندر جا کے اپنی دوی کو جگایا اور اسے سارے گوتم آشم کے ساتھ اس کے گھر آیا آ سلام کیا تھا کیا پتا ہے کہ دام گ ہے یہ میںھ ہے س بھی آا ہے گم نے اپ سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں گوتم اپنے ایک اور دوسرا علی مسجد پاس گیا ہے وہ نے تھا اس کو لے گایا ڈر آیا وہ گوتم کو جدہ تھا اس نے اتنی رات گئی آپ آ گئے دو دو نے بایا بتایا بھائی کیا بائی تقراب ہو اچھی ہاں اتنی رات آپ کیسے آ گئے گوتم نے بتایا بھائی پ خراب ہو گئی ہے اس کا رہا ہے س میں اور س بی ا واہ واہ و ہاں گوتم ج محد گ
تو علی نے پوچھ
بہت اچھا ب اچھا یہ تو جی ہاں یہ میرے ہمسایا وہ یہاں نہیں ہے باہر گئے ہیں اس کی گر والاریار ہے وہ محمد کو گھر کے اندر لے گیا ہاں تو خش ہوا تھا ڈاکٹر نے دیکھا انجیکشن کیا اور دو کھلایا آپ کو س اورننا چاہیے میں آپ کووری سنا رہی آپ کو بھی مزہ آ گیا آپ سن رہے اوکے نے بھائی آپ کوئی بات نہیں لیکن کل آپ ہپتال آجے ج ضرور کرایا ج ہاں یہ دعوا جرد کییک ہے ہاں و مزہ آئے نا مجھول پڑھے کا اچھا مہ آتا ہے ہاں مجھ کو اور اسٹوریز نا اور سنا سلہ شکریہ ادا کیا اس کی امی اب آرام سے ہو گئی تھی کہا آپ کییک ر اری آماز کر مکتے اچھی ہ اور اسٹورس نا اور سناؤ وہ تھا ہاں ہاں ہاں جاتی تو کیا ہاں بہت اچھے آپ آ پڑھائی آپ کس کلاب میں پڑھے ہاںی ہپ چیز کا ایکچ ہاں مسجد میں وہ شام نہیں ہے اب موی تو وہار کا آپ آ کو س کو کہ وہسن ہے وہ ک نہیں مجھ کا ہس نہیں آیا میرے پاس ایک دہنے م گس آ رہی ہےاں
آ رہی ہے
مجھے پتا نہیں ہے اور س سبیک ہاں اچا کل بھی بہت گرمی نہیں ہاں اور کچھ سناؤ سب ہے ہاں تھوڑی ہاں م اور کوئی کہانی سنا میںا ہوںا ہ میں آپ کو کل س اوکے اللہ حافظ ہ جی اور سنایک ہے ہاں ہاں اچ آپ کے گاؤں گاؤں آپ کے گاؤ میں کیا خاب
ٹمٹو
کن چکن بنااا ہاں
پھر تو مزہ ہی مزہ ہے اب لوگوں کو
ہاں ہاں مما پاپا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
بائے دن ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا دوا ہونا چاہے اور سنا اور سب
ہاں اچھجا اب کب صبح جا رہے ہو کس ٹائم پہ
آٹھ بجے میں اسکول نہیں جاتی ہ میں کال ہی جاتی ہوں
اچھا بھائی اللہ حافظ ٹھیک ہے
اوکے